ہلو
السلام علیکم بھائی اور بھائی سب کہہ رہیے
السلام علیکم ہاں بھائی صحب خیریت ہے آپ بتائیے
بس بڑھیا ہی جی آپ بتائیں
ہمیں بڑھیا بھائی جان
ہاں بڑھیا بھائی جان آپ بھی بس ابھی ہم گھومنے نکل آئے تھے موسم اچھا ہو رہا تو
چلو اچھی بات ہے آج ہمارے بھی یہاں موسم اچھا ہو رہا ہے
ہاں
ویسے آپ کا کیا کہنا ہے ٹری کے بارے میں پلوں کے بارے میں
تیرا کوئی بات نہیں بھائی اپنا یہی کہنا ہے کہ اپنی پرکرتی کو دھیان رکھے ہیں اس کے حاب سے پہلے کیا کیا پیڑ پودا کو کاٹینا ہے اس میں پرکرتی کو چھیڑتے ہیں تو اپن کو آ زیادہ سے زیادہ پڑوں کو اپپ کو لگائے سماج میں جاگروک کریں کیسا بھی ایک ایک پیڑ لگائیں تو دھیرے دھیرے پیڑ بڑھتے رہیں گے تو اس سے آکسیجن مل رہ ملے گی سھیا ملے گی ڑ ملیں گے اپ کو اور کیا کیا جو ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے وہ ٹیمپریچر بھی کم ملے گا اور مانسون کے تحت برسا بھی اسی حساب سے ہوئے گی اپنے ارییا میں
جی جی بالکل صحیح یہی بات ہے ج کی بار میں جائیں کو کٹنا بھی ہانیکارک ہوتا ہے کیوںک آکسیجن کی کمی آتی ہے اپنے جیون میں زیادہ نہیں اگر سال بائی سال اپنا ج دن جیسا کہتے ہیں نا ہم اس چیز اندر کے دن اگر آپ ایک پ لگائے نا تو وہ مار بہت اچھا رہتا ہے
بالکل بھائی جان بالکل
تو ہمیں پیڑ لگاتے رہنا چاہیے چاہےھی بھی وہ پیڑ لگانا چاہیے
بالکل لگانااہی
کیونکہ پیڑوں سے ہی جیوت ہے پیڑوں سےب پرکتی بنی ہوئی ہے تو پیڑوں کو ہانکارک نقصان نہیں پہنچانا چاہیے جہاں تک کہ ان کی سیفٹی کرنی چاہیے پیڑوں کی
بالکل بالکل بائی جان
نا
اور کیانا ہے کہ بھائی جان ایسے پیڑ لگاتے ہیں پن تو پیڑ جب تک اس بڑھانا ہو جائے اس کی دیکھ بھال سرچا کرنے کے لیے اتپر بنے رہے ایسا نہیں کہ آپ نے پیڑ لگا دیا اس کے بعد اس کو پانی نہ دیکھ بال نہ کرے تو وہ کاائے کر آ تو کچھ جانور وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں بڑا ہو نہیں پاتا ہے وس ہی ویسٹ ہو جاتا ہے اس کا پراپر دھیان رکھنا چاہیے
ان کی سیفٹی ضروری ہے جیسے کہ چے بچے کی کر ہیں تب تک وہ بڑا ہوتا ہے تب تک ہم اس کو سکھاتے ہیں چل پچ کات بول سکھاتے ہیں اس کو بھی ہمیں بڑا کرنے کے لیے اس کو یہ رکھنا چاہیے ہمیں
بالکل بالکل پر بھائی جان ابھی کے سمے میں کیا ہو رہا ہے کہ ایسے جو لوگ اس چت ہو رہے ہیں تب وہ کیا کرتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اپنی پرکرتی کو دھیرے دھیرے کر کے اس سے بچھڑتے جا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے کوئی کسی پہ پیسا ہو جاتا ہے توب وہ اپنی ادیوگ انڈسٹری وغیرہ کار ادیوگ بنا دیتے ہیں تو اس میں تو جنگلوں کو کاٹ دیتے ہیں پیڑ پودوں کو نشٹ کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہتے ہیں کو واتاورن بھی بگڑتا ہے اور پشو وغیرہ ہوتے ہیں ان کے رہن سہن ان کا گھر بھی نشٹ ہو جاتا ہے اور آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور وہاں پہ ایسے ادیوگ لگائیں گے تو اس کے لیے لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے یاتایات کے لیے سادھن کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے مارگ سڑک بنائیں گے تو وہ کیا کہ دھیرے دھیرے کر کے وہاں سے سبھی پیڑوں کو ہٹھا دیتے ہیں ویسے کافی جگہ پہ پیڑوں کی سمسیا آ رہی ہے تو
جی بالکل صحیح بات ہے پر ان کو پر ان کو جاگروک بھی کرنا پڑے گا کہ ہمیشہ سمجانا پڑے گا آج کی پیڑھی کیا ہے آج کی پیڑھییا آے بڑے یہ ت تو تو بدلاؤ آئےا
ہاں بالکل بالکل بھائییا کیونکہ ہم کو
ہمیں بدلاؤ کی ضرورت ہے بس
ہاں بھائی یاار
مگر ہم بدلاؤ کر سکتے پ سگم اور دیا میں تو پیڑوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا بدلا بدلاؤ کریے اپنے آپ میں
بالکل ابھی ایسے آپ اب ابھی ہماری پیڑھی چل رہی ہے ابھی آنے والی آنے والی پیڑھی ہے اس کے لیے آپ ابھی سے سبھی پیڑ پودوں کو کاٹ دو گے تو اب مانگ چلیے ابھی آج کے سمے میں جو ابھی صبح کا تھا نا ابھی تو ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا ابھی موسم کیا ہے کر نا ابھی تھوڑا ٹھیک ہوا ہے ہمارے پاس میں تو ایسے ہی آ آنے والی پیڑھی کے لیے تو موسم بہت منگٹ جائے گا نا بھائی جان ٹیمپریچر زیادہ ہو کرے گا کیکہ اب نا وہ تو سب پیڑوں کا یوز کر لیں گے کا تو ان کے لیے تو کئی سادھن بچیں گے نہیں وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ پرکرتی کا نیچرل پرکرتی کیا ہے پرکرتی سے ہم کو کیا ملتے ہیں اور پیڑ پودے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جڑی بوٹییا کام کرتے ہیں اسی لیے ہم کو ہر پیڑ کا پتا بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے خریل لیے کس جیڑی بوٹی کا کاریہ کرتا ہے
بات جی دیکھیے آنے آنے والے مری جو مارے جو پکے تھے بارہ دادا پر دادا تو پہلے یہ ساری ویوستھائ نہیں تھی کہ جیسے کہ لائٹ کی ویوستھا پنکھا کی ویوستھا پہلے یہی ویستا تھی پیڑوں کے نچے آدمی آرام سے آرام کر سکتا تھا ٹہل سکتا تھا رات کے سمبندھ میں سو سکتا تھا دن میں گرمی پڑتی تھی تو پیڑوں کی چھیا میں برھتے تھے جی بیٹھتے تھے کہ نہیں بیٹھتے تھے تو اس سے کیا ہے اپنے مطلب شریر میں کیا ہے ان کا اچھا رہتا ہے بہت پرسن اچھا رہتا ہے اس لیے ہمیں پیڑ وہ کو کاٹنا ہیاہے جے ہمیں نت کی اور انیہ میں س بدلاؤ کی بدلاؤ لانا چاہیے تاکہ پیڑوں کو نقصان نہ ہمیں آکسیجن کی کمی نہ ہو اور بھی انیہ سھن ہے پیڑوں سے
بالکل بھائی جان بالکل اور جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پہلے کے سمے میں جب ہمارے بزرگ دادا پر دادا ہوتے تو اس کے سے انہیں کے سمے میں اودیاں زیادہ چلتی تھیں مطلب آیورویدک دوا پیڑوں کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا
ہاں ج بالکل
جگوں سے جنگلوں سے لے کر کے آتے ہیں اب ان کو تو پتا تھا کہ یہ ج ہمارے سے شریر میں کس کے لیے کار کریں گی اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ پیڑ کس چیز کا ہے اس سے ہم اس کی پتیاں کھائیں گے یا اس کی چھال کھائیں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا اب کیا نام کہ وہ اوسدھی ختم ہوتی جا رہی ہیں اور اب کی پیڑھی وال ابھی چل رہی ہے جو اس پیڑھی کو اب یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ ہمارے شریر کے لیے ہان کاری ہے لابھکاری ہے تو وہ تھوڑا اپنی اوسدیاں ہیں آودر دوائیں ان پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ پرکرتی کے نیم کے انوسار اسی حساف سے
جی بالکل صحی بات ہے جی
ج ا آپ بتائیے ار بھائی جان
بس بڑھیا ہیں جی ہم فری اوپر بیٹھے ہیں ابھی
اچھا بھائی جان
جی بالکل فری ہو کر بیٹھے
بالکل بالکل
ہ
آپ کا یہاں پہ ابھی کیسا موسم ہو رہا ہے
ج ب ہو رہا ہے
ہلو
بولیے
ہو ہاں بھائی ن آپ بتائیے آپ یہاں پہ اب موسم کیسا ہو رہا ہے
جی بالکل اچھا موسم آج تو بہت اچھا ہی موسم ہے کیونکہ آج تھوڑا تھوڑا بادل بھی ہو رہا ہے تھوڑا اچھا موسما بھی چل رہی ہے خوب اچھی
اچھا اچھا تو بھائی جانا آپ بھی تھوڑا سہیوگ کرو آئگے آنے والی پیڑھی کو یو پیڑھی کو تھوڑا جاگروک کرو تھوڑا
جی جی دیکھیے میں جی میرے بارے میں دیکھیے میں میں کیا کرتا ہوں میرا جنمدن بنتا ہے اس دن میں ایک پیڑ اوشیہ لگاتا ہوں
اچھا
جی میں نے آپ سے گا تھا کہ اے جنم دن کے دن ایک پیر ضرور لگائیں
بالکل بالکل بھائی جان اپن بھی کیا ہے اپن بھی کالج میں پڑھتا بائیسو اپن کیا کیا ان بھی ایک کیمپ لگاتے ہیں جو برجا دوس منا د نا اپن
جی جی ب بالکل
تو اس دن میں کیا ہے کیاپ بس نشلک پیڑ پودے لگائے جاتے ہیں تو ان کو بچوں کو ہم جب تک پیڑ پورا پرورش کر کے بڑھانا ہوا ہے جب تک ان کے لیے ہم ایک سال بھر کے لیے دو سال کے لیے پورے پیڑ کی ذمے داری کے ساتھ اس کو ایک پیڑ دے دیتے ہیں ہم اس کی دیکھ بھال آپ کرنے کسی کو پانی دینا ہے جب تک بڑانا ہو جائے
بال
اپنے کالج میں بھیا
جی ہم نے بھی یہ کیا ہے اسکولوں میں ہمیں بھی ٹیچر دیتے تھے پیڑ لگانے چاہیے یہ کرنی چاہیے ہممے بھی لگائے تھے ایک ان کی کھیتی بھی کی تھی پر اب دتے جی بولیے
ہاں بولیے بھائی جان آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی تھوڑی
ارے تھوڑا نیٹورک ایشو ہو جاتا نا
وہی تو پرابلم ہو جاتی نیٹورک پرابلم ہو جاتی ہے کبھی موسم کے حساب سے
جی بالکل
جیسے ابھی بارش کا موسم ہو رہا ہے تھوڑے بادل ہیں کیا ہے کیا اب اابھی تیز آ جاتی ہے تو اس سے کیا ہے نیٹ ورک پروابلم آ جاتی ہے تو آواز کلیئر نہیں آ پاتی کبھی
ہ
ویسے پیڑوں کے چائنا میں بھی رہنا چاہیے
جی بالکل وہی چاہیا ہم ہمارے لیے شریر کے لیے لابھداک رہتی ہے نا
ائے وہ آپ کو بہت اچھی رہتی ہے سانس وغیرہ لینے میں آکسیجن وغیرہ لینے میں اچھی رہتی ہے
جی پرکرتی سے ہی ساری انیہ چیزیں بھی پرکرتی سے ہی بنی ہوئی ہے اگر پرکرتی کو نقصان پہنچے گا تو تو ہمارے شریر کو بھی نقصان پہنچےا
بالکل بالکل بھائیان اگر کیا ہے کیا پرکرتی کی جگہ کی چیزوں پہ آپ الیکٹرانک چیزوں کا استعمال کرو گے جیسے کولر پنکھا اے سی تو ان کے وہ شریر کے لیے ہانکارک زیادہ ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا دس پانچ منٹ کے لیے تو ٹھیک رہتے ہیں اپنے شریر کے لیے لیکن لمبے سمے تک ہم اپنے روٹین میں بنا لیتے ہیں تو وہ بہت ہانکارک ہوتے ہے ہمارے
جی جی بالکل آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا دھنیہ واد
بالکل وزاک خدافظ بجان
خدا حافظ